السلام علیکم آپ بس شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو اچھے سے گھر میں سے شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر ہے اللہ کا
کیا کر رہی ہو
بس بیٹھی ہوں
ایسا ٹھیک اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بہت شکر اللہ کا اور
میں بیمار ہوں
ہوں اچھا ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی
نہیں وہ گلے میں تھوڑا یہ تھا مجھے اس لیے آواز نہیں جا رہی ہے
اچھا اچھا ٹھیک لیکن یہ آج انفیکشن ہے سب کو
ہاں اصل میں مجھے ل مجھے یہیں سے وہ کل گئے تھے ہم گھومنے تو وہاں ڈسٹ ڈسٹ تھا تو اسی وجہ سے سوگئے ہم ہاں
ج کہاں پر گئے تھے
ہم گئے تھے یہاں برین وار نا دودھ پتری کے سائڈس میں ہاں لیکن وہاں وہ گ سڑک سڑک ہے نا خراب
اچھا سڑک ہے خراب
پھر ہمیں گاڑی چھوڑنی پڑی بیچ میں
اچھا ٹھیک چل کے باہر جانا
ا چل کے جانا پڑا
ٹھیک ٹھیک لیکن کہہ رہی ہے کہ میں ابھی نہیں گئی ہوں وہاں میں ن باہر گیا تھا برن وال
وہاں پہ بہت
بہت پانی وانی ہے وہاں سے بول رہے جیسے پہلگام ہے
ہاں بول رہے پہلگام کی جیسی ہے وہ رہے پہلگام اس سے اچھا ہے یہ نا یہ برینور اچھا ہے زیادہ
ہاں ہاں پرسوں گیا تھا میرا بھیا ہم نہیں میں ابھی نہیں گئی ہوں وہاں وہاں فیملی بھی جاتی ہے
ہاں فیملی بھی جاتی ہے لیکن سڑک خراب ہے وہاں پہ
اچھا سڑک خراب ہے وہ کس سائڈ سے ہے
وہ نا دودھ پتریکے سائیڈ سے بڑگام سائیڈ سے
اچھا بڈگام سائڈ سے اچھا ٹھیک اور آپ کے گھر میں کون کون ہے
میرے گھر پہ مما ہے پاپا ہے بہن ہیں اور بھائی ہے بہن اور بھائی ہوں آپ کے گھر پر کون کون ہے
ماما ہے پاپا ہے بھیا ہے اس کے بعد میں ہوں میرے بعد دو چھوٹے بھائی ہیں
اچھا آپ بیچ والی ہو
ہاں دوسری والی بڑی بھائی کی شادی ہو گئی ہے اور بھابھی ہے سوری
اچھا آپ کتنے سال کی ہو اچھا
ہاں میری اینگیجمنٹ بھی ہوئی ہے
اچھا اچھا آپ کیا لگتی ہو ان کی
ائمن دی کی
ہاں
میں اس کی ماں میری بہن ہوں
اچھا
آپ کہاں رہتی ہو
محرود نگر میں ہی خان کالنی ہے نا وہیں پہ
میں نہیں جانتی ہوں تو خالی ہم کو جانتی ہوں وہاں پر اور میں رہتی ہوں زونیمر میں
ٹھیک
بچہ سورا سائڈ سے ہے نا نو شہرا سورا متنا سنا ہوگا
ہاں میرا ننیال ہے نا وہاں پہ
کہاں پر
سوور آچار نا
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں وہ سورہ کے سائڈ ہان چار اچھا اچھا اچھا ٹھیک آپ کیا کرتی ہو پڑھتی ہو کہ
ہاں میں پڑھتی ہوں
اچھا ٹھیک اچھا ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہو
ہاں بٹ ابھی سے سوچا انڈیپینڈنٹ ہو جا
نہیں اچھا کیا کیا ہے اچھا کیا
ہاں فرزیا ہاں فرزیا آپ کی کیا لگتی ہے
کون
ضیا ہے نا
وہ اس نہیں وہ لگتی ہے نا اس کی میری جو پھوفے اس کی وہاں اس کی کچھ لگ تی ہیں مجھے آئمن دی پہوفری بہن لگتی ہیں
اچھا
ہوں
اور
اور بس چھٹی ہوئی کہ نہیں
ہاں ہوئی نا گرمیوں کی چھٹیاں
اچھا ٹھیک ہے اور
اب کام ملا وہ کرنا میں بڑی ہوں سب سے
اچھا اچھا بھائی کیا کرتا ہے وہ بھی پڑھتا ہوگا
وہ چھوٹا ہے وہ ایل کے جی میں پڑتا ہے
وہ بہت چھوٹا ہے چلو کوئی نہیں اور کیا کر رہی ہوں
بس شکر میں بیٹھی ہوں آپ کے ساتھ بات کری
اچھا ٹھیک
ہوں
کھانا کب کھاتے ہو کتنے بجے کھاتے ہو
دو کبھی تین بجے
ایسے آپ لیٹ کھاتے ہو پھر
ہاں
کیوں آپ اتنا لیٹ کیوں کھاتے ہو
ہم کام کر رہے ہوتے تھوڑا ہم ٹیوشن جاتی ہو نا تو میں آج جلد ہی جانا تھا آج آٹھ ہی بجے جانا تھا
اچھا اچھا ٹھیک
تو میں آئی
اچھا ٹھیک
ہوں
اور سناؤ وہاں پر سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر ہے اللہ کا
ایک سیکنڈ
اچھا
ہوں
اور آپ کو سناؤ
میں کیا سناؤں ہمارے گھر میں کام چل رہا ہے
اچھا
اہ
کس کا کام چل رہا ہے
ہم یہ واش روم ٹھیک کر رہے تھے تمہے ایک کامن واشروم وہ ابھی ٹھیک نہیں کیا تھا
اچھا
اس لیے کنسٹشن چل رہا ہے اور پات واد ڈال رہے آنگن میں کام چل رہا ہے پیچھے تھا
آپ نے کچھ آپ نے نیا ہی بنایا تھا یا پرانی کو ہی
نہیں نہیں ہمیں نیا مکان تھا ابھی ہم نے یہ ایک ٹھیک نہیں کیا تھا ایسے ہی رکھ اتھا اسٹور کے لیے اب مجھے اگلے سال شادی ہے نا اس یہ بولا شادی سے پہلے ہم ٹھیک کریں گے ہمیں اتنی گرہ ہے او او
ہاں اب پڑے گی نا
بہت زیادہ
پھر آپ کو صفائی کرنی ہے
اور نہیں تو کیا اوپر سے مجھے میں بیمار ہوں مجھے بی پی کم ہوتا ہے
آئے ہائے
اس سے حکمت تو ہوتی ہے
نہیں اور کیا اوپر سے تو چو چا کروا کر لاتا ہے
ہاں چکر بس سر گھوم رہا ہے مجھے پرسوں ہم نے میں کھا ڈاکٹر کے پاس گئی مجھے پھر ڈیرپ لگا کے تھا وہاں پر پھر مجھے اے پھر لگانا تھا ایک دن کے بعد پھر اس نے چیک کیا مجھے پھر بھی بی پی کم تھا اس نے کہا اب تھرز ڈے کے دن آنا تو اور لگائیں گے میں نے بولا کوئی نہیں پھر میں تھرز ڈے کے دن گئی تو اس نے بولا آپ کا بی پی کم ہی ہے تو لیکن آپ کا فیور بھی ہے فیور میں نہیں لگا سکتے ہیں
ہاں فیور میں کہاں لگا سکتے ہیں آتا نہیں
پھر اس نے دوائی دی اور ٹس ویسٹ رکھا میں نے بولا مجھے کیا روز ہوتا ہے بی پی کا پھر بھی فرق ہونی چاہیے نا پھر اس نے مجھے ٹیسٹ رکھے تو میں نے پرسوں اب کیے تو رپورٹ ابھی لائے میں نے اب ہوگی پتا نہیں اس نے کچھ نہیں بولا اس نے بولا ٹھیک ہے تو میں نے خود بھی نہیں چیک کیا ہمیں کہاں میں وہاں سے آئی وہ پل ٹیسٹ تو واں رکھ وہ رکھے ٹاخش پہ لگی میں میں مرغا صاف کر رہی تھی تو بھابھی وہ بھی وہاں تھی بھابھی تو میں مرغا مما بھی بزی تھی تو میں اب مرغا صاف کر رہی تھر وہی پکایا اب میں نے میں نے دیکھا بھی نہیں ٹیسٹ کو وہ میں نے ایسے ہی چھوڑے تو
اب چیک کرنا تھا خود بھی
ہاں اب مجھے چار بجے جانا ہے اس کے پاس چار بجے وہ ہوگی ڈاکٹر تو اب میں بعد میں کھاؤں گی نا اب ہم ایک بجے کھانا کھاتے ہیں اسی ٹائم اب میں دیکھوں گی اگر ہوگی میں فری تو ٹائم ملا کہاں ملتا ہے جب کام چل رہا ہوتا ہے نا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اوپر سے جو ہاں ہمیں کیا ٹی مطلب ہال ہے نا ہال سے ہمیں گرہ اتنی ہے کہ سیک ویک مجھے جی ہاں مجھے جیراگ ہے آپ کیا کریں گے
اب برداشت کرنے دو دو
نہیں ایکچولی ہاں ایکچولی میں بیمار ہوں نا اسی وجہ سے ورنہ کام کا کیا اتنا مسئلہ نہیں اتنا ٹائم پھر نہیں لگتا ہے ایکچولی میں بزی ہو نہ مجھے ہارٹ میں بھی اس میں ہارٹ بیٹنگ ہوتی ہے دم ہوتا ہے لیکن بی پی کا وجہ سے مجھے پرسوں ریڈی بھی کی وہ ٹھیک نہیں تھی لیکن تو ڈاکٹر نے بولا آپ کا بی پی بہت مجھے سکسٹی رہتا ہے ہاں
یہ تو لو ہے بہت
وہ بہت بہت لو ہے مجھے اسی سے چکر وکر آ رہے ہیں نا اس اسی لیے
تو آپ کو کچھ کرنا تھا کچھ دوائی لینی تھی مطلب نا ہربل کی
ہاں اب میں دیکھوں گی نا آج کیا بولیں گے آپ تو میں نے وہ اسٹامیٹل بھی لیا تو پھر ایک ڈاکٹر نے یہ ہوں
نہیں ہوئی اب مجھے بولنا ہم ہے نا ایک کمپنی مطلب میری ماں کام کر
اچھا ٹھیک
ہاں وہ وہاں پہ امپلائے ہے امپلائے نہیں ہے مطلب وہ بھیج تے ہے مطلب ایسے کلائنٹس لیتے ہے
اچھا ٹھیک
ان کو دیتے ہے یہ تو
ہاں اچھا ٹھیک
کہاں سے
کوئی نہیں آپ دیکھوں گی نا آج کیا بولیں گے آپ مجھے اس سے پہلے بھی ہوتا تھا بی پی کم لے کے مجھے ایک دن یا دو دن پھر انجیکشن یا ڈرپ پھر ٹھیک ہوتا تھا لیکن اب کنٹینیو ہوتا ہے مجھے بی پی کم مجھے ہوئے لگ بھگ ایک منتھ ہے
مجھ بھی ماما کو ہوتے تھے نا اور اس کو یہ ہوتا تھا اس وہ بیک میں پین ہوتی تھی بہت زیادہ نا بہت زیادہ اب وہ دوائی لیتی ہے وہ یہی دوائی لیتی ہے وہ اصل میں باہر کی کمپنی ہے وہی کی دوائی لیتی ہے تو شاید لیتی ہے ہاں ہاں
اچھا ٹھیک
اس کو فرق ہے اس کو بہت فرق ہوئی اور وہ وہاں پہ مشین پہ وہ چڑھاتے ہیں ان کو تو اس پہ وہ نہیں تھرپی نہیں مطلب وہ دوسری کم نی یہ وہ نہیں ہے مطلب جو یہ ہو تے ہیں مطلب جیسے نا ا مطلب ہاسپٹلس میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے وہ
ہوتا ہے اچھا اچھا ٹھیک
کیونکے اس کو بہت فرق ہوئی
اچھا ٹھیک
روہو وہ کام بھی نہیں کر پاتی تھی لیکن اب وہ بہت اچھی مطلب ایکٹو ہو گئی ڈسک تھی اس کو ہاں ڈسک تھی اس کو لیکن اس کو ویسی فرق ہوئی اس نے مس ڈاکٹر کا کچھ دوائی نہیں کھائی اس نے ڈاکٹر
اچھا آپ پہلے فون کاٹو ہمیں ہوئے دس منٹ ٹوینٹی تھری
ہاں
باتوں میں مست ہوگئی